السلام علیکم
ولیکم السلام کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہیں
بس الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
جی اور گھر میں سب خیریت
ہاں بس ٹھیک آپ گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی بس اللہ کی دعا ہے آپ سنائیے کیا چل رہا ہے
بس ابھی ٹیوشن سے آئی تھی اب سوچا آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں
بالکل بالکل ماشاء اللہ بہت خوب کیا میں بھی آپ کو یاد ہی کرہ رہی تھی پر لیکن تھوڑا سا اپنے کاموں میں اتنا مشروف ہو گئی ہوں کہ وقت ہی نہیں ملتا بات
ہاں آج کل تو انسان بہت زیادہ مصروف رہتا ہے ہر کسی چیز میں آج کل چیزیں اتنی ہے جو انسان کو چھوڑ دی ہی نہیں
بالکل بالکل ان سے اگر وہ فارغ ہو جائے تو اسے اپنوں کی یاد آئے نا
ہاں جی بالکل صحیح بولا آپ نے
جی جی بس وہ کیا کر سکتے ہیں دیکھو کشم کش ہے باہر کی بھگدوڑ ہے ساری چیزیں ہیں ہر انسان کو سب دیکھ کے چلنا پڑتا ہے
ہاں اور بیلنس بنانا پڑتا رہاہ ہے
جی بالکل ابھی میں نیوز پیپر بھی پڑھ رہی تھی تو میں نے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ ایک دور وہ تھا جو ہم ٹی ویوں میں نیوز دیکھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے تو ذہنی سکون ملتا تھا
جی
ہے نا اور آج کل تو اگر نیوز پیپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لیتا بھی ہے
ہاں یہ بہت کم ہو گیا ہے اب
جی جی جی کیونکہ ہر ایک انسان کے پاس فون ہے وہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے طریقے سے فون پہ اس کو دیکھ لیتا ہے
ہاں جی ہاں جی بالکل صحی بولا آپ نے
جی جی کیوںکہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا دن کی جو شروعات ہوتی تھی سب سے پہلے اخبار سے ہوتی تھی ہاں کیونکہ وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جاننے کی ہنر رکھتے تھے کہ نہیں ہمیں جاننا ہے اور آج آ کل کیا ہوتا ہے آج کل انسان اپنی بھگدڑ میں اتنا مجلوف ہو چکا ہے اس کو پت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں دین میں کیا چل رہا ہے
جی بالکل بالکل
ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب نیوز پیپر اہم ہے یا فونوں میں جو ہم نیوز دیکھتے ہیں وہ ضروری ہے
مجھے لگتا ہے اخبار پڑھنا معمولات حاصل کرنے کا ایک روایتی اور پرانا طریقہ
جی جی جی بالکل فلبل اور ماشاء اللہ اس میں وہ س کون بھی ہے
ہاں جی ہاں جی اکبر صبح کے وقت گھر تک پہنچ جاتا تھا اور لوگ سکون سے پڑھ پاتے تھے تھے چائے کی چسکیاں لے لے کے اخبار کی ایک ایک لائن پڑھتے تھے تو پھر اکبر
نا کہ کوئی بھی نیوز ہوئی تو اس کو ہمارے جو دادا ہوتے تھے ہم سے بولتے تھے بیٹا پڑھ کے سنا نا
ہاں ہ
تو بڑا سکون ملتا تھا اس کے پڑھ سنانے میں حالانکہ ڈر بھی رہتا تھا کہ کبھی ڈانٹ نہ پڑ جائے گغط پ
ہاں ہاں یہ ڈر رہتا تھا کہ مجھے آئے گی اردو کی نہیں آئے گی
کیا ہوتا ہے اب جس کو کچھ بھی دیکھنا ہے تو وہ فون میں دیکھ لیتے ہو اور پھر ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹی ویوں میں بھی دیکھ لیتے تھے لیکن اب تو ٹی وی بھی ختم ہو چکے ہیں
ہاں ٹی وی تو پورے بند ہو گئے ہیں اب تو بس موبائل فونس ہے
جی جی جی ہر انسان نے موبائل فون کو اپنا اہم ذریعہ بنا زندگی جینے کا
ہاں جی بالکل مجھے لگتا ہے اخبار پڑھنے سے بہت سارے فائدے تھے جیسے اخبار پڑھنے سے سب سے ام ضروری چیز جو ہوتی تھی وہ ہماری زبان بہتر ہوتی تھی
جی جی بالکل اس میں ہمارے درست الفاظ ہوتے تھے جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی تیں ان میں ہمیں دکھتا تھا کہ ہم یہ چیز یہاں غلط کریں تاکہ ہم اسے درست کر پائیں
ہاں جی بالکل نئے نئے الفاظ سیکھنے کو ملتے تھے خاص طور پر طلبا کے لیے اخبار پڑھنا بہت مفید تھا کیونکہ اس سے مطلب نا مطالعہ کرنے کی عادت پیدا ہوتی تھی اخبار ایک فائدہ یہ بھی بھی تھا کہ اسے پڑھنے کے لیے انٹرنیٹ یا بجلی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی
ہاں یہ مطلب ایک ایسا ذریعہ تھا جسے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی حساب سے پڑھ سکتے ہو اس میں کوئی ٹائم نہیں تھا کچھ نہیں تھا اب آج کل کیا ہوتا ہے اگر آپ کو فون میں نیوز دیکھنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے نیٹ
جی بالکل بالکل
آپ کے پاس سنیک نہیں ہے تو سمجھو آپ کے فون میں کچھ ہے ہی نہیں وہ ایک ڈبہ ہے محض کیونکہ اس کی کوئی قیمت لیکن جو پہلے کے ٹائم میں اخبار تھے لوگ اسے سنبال سنبھال کے رکھتے تھے کیوں کیونکہ ان پت تھا بھائی شام کو میرے ابا آئیں گے میرے بھیا جان آئیں گے وہ ان کو انیں پڑھنا ہے اس کی قیمت ہے
جی بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے نا آن لائن نیوز پڑھنا تو تو موبائل فون لیپ ٹاپ یا مختلف ڈیوائسوں سے ہم نیوز تا ہے ود ان سیکنڈس مطلب لوگ اس کا ویڈیو اٹھاتے ہیں وہ جرنلسٹ وغیرہ وہ لوگ بولتے ہیں اور ہم تک خبر ود ان سیکنڈس آ جاتی ہے ابھی وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے لوگ کسی بھی وقت اور کہیں بھی خبریں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کہ بہت کچھ ن پڑنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں موبائل استعمال کرتے وقت سوشل میڈیا اشتہارات اور دوسری مطلب اپپلیکیشن انسان کی توجہ بھٹکا دیتی ہے تو تو مجھے جلع ت اکبر پڑھنا پڑھنے کا جو سلسلہ پرانے ٹائم سے چلا آ رہا ہے وہ ایک بہت بہترین یہ تھا لیکن اب دھیرے دھیرے وہ مجھے لگتا ہے پوری طریقے سے ک
ختم ہو رہا ہے ہاں کیونکہ میں نے بھی اس کا احساس کیا کہ یہ پہلے جو تھا اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کوئی بیماری کوئی دکھ نہیں رہتا تھا اس میں ہماری آنکھوں میں بھی سکون تھا ہماری زبان بھی تلفظ میں پڑھیا تھی درست سارے الفاظ کوئی میں ہم سے غلطی ہو جاتی تھی تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے تھے لیکن اب کیا ہوتا ہے اب ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم کیا اچھا دیکھ رہے ہیں کیا برا دیکھ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا آج کے ٹائم میں دھیان اچھی چیزوں پہ جاتا ہے ہم لط چیزوں پ اور جلدی جاتے تھینو
جی بالکل بالکل اگر ہم دونوں کا مواازعہ کریں تو مجھے لگتا ہے اخبار انسان میں صبر م ت لو ت وجو پیدا
اچھا جی جی جی بالکل وہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر توجہ ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم کسی چیز کے پرتی ہم اس چیز کا احساس کرتے اب آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں فون ہے ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آئی ہم اس کو پراپر سنیں گے ب اس کی متےیں گیں جی کیونکہ ہمارے اندر سننے کی شمتا ات ہی نہیں ہے
اور ہمیں مطلب وہ توجہ بھی اس کی طرف اتنی نہیں ہوتی یہ بس بول رہا ہوتا ہم سن رہے ہوتے نہ نہ ہم کچھ وہ فیل کر پاتے ہیں چاہے کوئی بھی نیوز اگر ہم آ ج دیکھیں گے نا فیل ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے بس سنا اچھا ٹھیک ہے تو ہوگا گیا
اور پہلے اگر اخباروں میں ہم ایک چھوٹا سا کسی کا قصہ بھی سن لیتے تھے دکھ بھرا تو اس کا احساس ہمیں سمجھو رہتا تھا دو دو تین تین دن ہم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ہاں ایسا ہوا لیکن آج کل تو ہر ایک سیکنڈ میں کچھ نہ کچھ نیا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ہمیں پت ہی نہیں چلتا آدھی چیزیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہو پاتی ہیں
جی بالکل بالکل مجھے تو لگتا ہے مطلب جو ہم یہ آن لائن فون فونس وغیرہ اگر ہم کبھی بیٹھے ے پن نیوز پڑھنے وہ وہ ہم مشکل سے ایک دو منٹ نہیںیو سنیں گی بس پھر تو ہم انسٹاگرام کوش اسکرولنگ میں لگائیںے یا تو ریلس کیکرولنگ
جی جی جی جی جی کیونکہ اس میں ہمارا ذہن سکون میں نہیں ہوتا ہمارے اندر افرا تفری رہتی ہے
ہاں جی بالکل اور اگر ہمارے پاس اخبار ہو تو ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے نہ ہمیں کچھ اور ملے گا نہ اس کے پیچھے کچھ ملے گا لیکن وہاں سے ہمیں پتا ہوتا یہ کہ اچھا یہ چھو آپ کون سنے گا چلو کولو یہ والی ایپلیکی
جی جی جی وہ م مختلف طریقوں نے ہمیں اتنا اپنے اندر مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر علم کا ہونا ضروری ہے کہ ہمیں کسی چیز کی تعلیم ہونا چاہیے نہیں ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک کہ جو ہے چلنے دو
ہاں جی بالکل بالکل اور مجھے لگتا ہے دونوں چیزوں سے ایک ہی مقصد ہے علم حاصل کر کرنا لیکن یہ انسان کو اب اپنے تک ہے کہ موبائل فون سے ہمیں ڈسٹر اٹریکشن ہوتی ہے ان انسان کا دماغ ا ادھر ادھر کاموں میں لگ جاتا ہے اخبار سے انسان کو فوکس ملتے
جی جی بالکل بالکل دیکھو آپ پہےب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم اگر ہمارے ہاتھ میں کبھی اخبار آ جاتا تھا پہلے تو دیتے نہیں تھتے تھ ابا وہ کہتے تھے کہ تم خراب کر دو گے خراب کر کے پین وین چلا دو گے لیکن جیسے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوا ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا نا تو ہم سوچتے تھے نہیں اسے پڑھیں گے اس کو ہم پڑھیں گے تو ماشاء اللہ اس چیز میں وہ سکون تھا اور کوشش بھی کرتے تھے ہم پڑھنے کی لیکن آج کل کیا ہوتا ہے بچوں بچوں کے ہاتھ میں فون ہے وہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں دیتے وہ اسکرال ہی اسکرال کرتا جائے گا یہ چیز سمج نہیں آ رہی چلو آگے بڑھؤ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی چلو آگے بڑھاؤ
ہاں اور اس سے ان ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس سے بچے کا جو دماغ ہے وہ اچھے سے آگے ڈیولپ ہی نہیں ہوگ
جی جی جی وہ آنے والے ان مستقبل میں انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھو نا چشمے لگ جاتے ہیں کم عمر میں بچوں کو سروائکل کی دقتیں ہونے لگتی ہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہونا
اتنے آج کل کے چھوٹے بچوں کو اتنے اتنے موٹے چشمے ملا کے ہوتے ہیں جو مطلب ہمارے ٹائم پہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی نہیں ہوتے تھے
بک الحقیقت یہ بات اور وہی ایک کہہ نہیں سکتے کہ یہ مطلب بڑے لوگوں کو لگتا ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیونکہ ہر ایک بچے کے آپ نے ممایں کیا کرتی ہیں فون پکڑاتی ہیں بچہ جیسی رونے لگتا ہے بائی چھپ پر آنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے آج ٹائم میں فون جی تو اس سے بچوں کی آنکھیں خراب ہوتی جاتی ہیں
بچا کھانا نہیں کا رہے فون د دو ب چرو رہے فون د دو بچے وہ چیز مانگ رہے فون دے دو
اس کا ذریعہ بنا لیا ہے بچے کو خوش کرنے کا طریقہ بنا دیا اس کو کہ بچہ اسی سے ہی خوش ہوگا
ہاں بچے کا برین اس سے ڈائیورٹ ہو جائے گا تو بچہ چپ رہے گا لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ ہم خود اپنے بچے کو کس کنویں میں دکھ
جی جی جی بالکل اب آنے والے ٹائم میں اس کو کسی بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے پریشان کون ہوگا اما اور ابا جی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے ہی اتیازی بڑھتے ہیں بچہ چاہے رو رہا ہے ہم کوشش پرے سے خود سے چھپ کرا ہے خود سے پچکارے خود سے پیار دکھاائے اس کو اس کے ہاتھ میں فون نہ دے
جی بالکل بالکل
لیکن آج کل ہم خود بچوں سے مطلب یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بچے کو فون دے دیتے ہیں ہم لوگ اپنا کام کر لیں گے تب تک ب اچھا کون دیکے گا
ہاں جی بالکل
پریشانیاں ہو جاتی ہیں
ہاں جی بالکل بالکل
جی بالکل یہ والاتی ہے
ہاں تو یہ تو لیکن اس پہ کنٹرول کرنا چ چاہیے ہمیں
بس ہمیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہمارے آس پاس جو بھی ہے ہمہوں نے سمجھا ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ہم سامنے سی کتابوں کو پڑھیں یا ہمارے پاس اخبار ہو تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ فونوں سے تو ذہن خراب ہو جاتا ہے جی چلو ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے مجھے گوشٹ لگا پ کریں گے باہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی